اسلام علیکم وورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ وبرکاتہو بس میں ٹھیک ہوں آپ چ سنائی آپ ٹھیک ہے اچھے سے ہاں یہ کن کا ہے یہ دوست ووست ہے یا گھر میں سے ہی ہے کوئی نمبر نمبر
ارے نہیں پتا نہیں مجھے تو پتہ نہیں یاد ہی نہیں ہے کن کا ہے وہ یہ تو ایسے ہی مل جاتے ہیں تو جی نہیں ہےتو ایسے ہی مل جات ہاں تو میرا
چلیے مجھے ایک ہاں میں میں یہ بتا رہا تھا کہ اا جب ایک کام جب اینڈ تک گیم لے جاتے ہیں تو وہ بہتر رہ تے میرے لیے اور مجھے لگتا ہے وہ میں کر سکتا ہوں جو میں جیسے میں نے پرسوں بھی ارام آرام سے تب تک میں اچھے سے کھیل رہا تھا اینڈ تک مجھے پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن میری ایک پرابلم پرسوں ہو گئی اور پرسوں پریکٹس کے دوران بھی وہ پرابلم ہو گئی جو آپ بول رہے تھے پری پری پری پری کر رہے ہو اپ پرسوں وہ پرری نہیں کر رہا تھا لیکن دیکھو جب میں پہلے کھیل تتھا نا جب میں اس سے پہلے کچھ کچھ دیر پہلے تو میرا فوکس ہوتا تھا کہ آف سائڈ کی بالز مجھے پتا تھا یہاں سے بال ملے گی تو مجھے کیا کرنا ہے دماغ میں یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے بال آنے والی ہے یہاں سے بال آنے والی ہے تو جب مجھے کوئی لائک سائڈ بال آتی تھی یا شارٹ بال آتی تھی تو میں اس پہ پھنس جاتا تھا آپ کو خود بی پتاہ ہے اسٹارٹس سٹارٹ میں نا جب میں کھیلتا تھا اننگ بلڈ کرتا تھا تو میرا دماغ یہی ہوتا تھا اب پرسوں سے میں نے کیا کیا اا جب اور اس میں میری ایک پرابلم ہے کہ کہ جب شارٹ بال وٹ بال آ جاتی ہے تو جب بال پچ ہوتی ہے نا تو تب میرا بیٹ اوپر نہیں ہوتا ہے تب میرا بیٹ ہلکا نیچے ہوتا ہےب میں بیٹ لفٹ ہی کر رہا ہوتا اں تو اس میں پرابلم آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرا بیٹ اس ٹائم پہ اوپر ہونا چاہیے تھا تاکہ پل ہو سکے میں ٹائم کر پاؤں اسی وجہ سے میں پل میں لیٹ ہو جاتا تھا تو اب میں نے کیا کہ ٹرگر ووٹ کے ساتھ ہی میں بیٹ لفٹ اوپر کر لیتا تھا پورا تاکہ مجھے پھر بال کے ٹپ کوئی پڑنے کا ویٹ نہ کرنا پڑے میرا بیٹ آلریڈی اوپر ہی ہو جیسے شمن گل کرتا ہے ٹھیک ہے
جی جی جی
لے وہ مجھے بہت ٹائم ہوگا پریکٹس کرتے کرتے لیکن ایک بات ہے کہ اس میں پرابلم آ جاتی ہے کہ خیال ہی نہیں رہتا ہے پھر مطلب جب اوپر سے بیٹ نیچے آتا ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے ابھی کیونکہ اس کی پریکٹس ہی نہیں ہے ہے نا اتنے ہائی لیفٹ سے بیٹ آ رہا ہے تو اس کی عادت نہیں ہے اس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے اور ایک بات ہے کہ اور میں اور میں اور میں اور جب میرا بیٹ اوپر ہوتا ہے تو تب میں ویٹ ہی کر رہا ہوتا ہوں کہ بال پیچھے پیچھے آئے جیسی ہی آگے والی بال آ جاتی ہے تو میرا شاٹ کنیکٹ نہیں ہو پاتے اچھ اچھے سے ٹائم نہیں ہوپاتا جب پرسو والے بال آئے تھے بٹل اسٹیم جب ادنا ڈرا تھا بول رہے تھے اب ایسے روکے دہے تھے سیدھے ڈاؤنا ٹر نکلتے کیونکہ وہی تھا کہ میرابئٹ لیفٹو ہوتا تھا میں چاہتا تھا شارٹ مارے وہ گڈ لینک مارتا تھا میں اچھے سے روکا تھا مڈل لیکن میں اور کچھ نہیں کر پا پاتا تھا اس کی وجہ سے میری آف سائڈ کی گیم بھی پرسوں بہت بالیں مس ہو گئی بہت ساری بالیں
وہی میں کہہ رہا ہوں دیکھیے آپ کو ایک چیز پتا ہی ہے ہمیشہ انسان کس چیز پہ کھیلنا چاہیے مطلب دیکھ کہ آپ کو جب اس وقت آپ کا ہاں ہاں میں وہی نہیں میں میں آپ کو کچھ چیز بتا رہاوں دیکھوں کیسے جب آپ کے پاس کچھ یہ وقت ہوتا ہے جب آپ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے کچھ میچز ایسے ہوتے جن میں چیز ٹھیک کر سکتے ہیں کچھ میچز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو ان چیزوں پر ہی دار و مد رہنا پڑتا ہے کہ جی آپ کیا اچھے ہیں جیسے پارسو کا میچ وہاں پر آپ یہ چیز ٹھیک کرنے والی بات دماغ میں
نہیں وہاں پر تو نہیں تھا میں بول رہا تھا نا میں بہت ٹائم سے کر رہا ہوں جب پریکٹس پرسوں کررہے تھے تب میں کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی
نہ وہ بت شارٹ کو میں ایسے ماروں گا
وہ مجھے جب نیاز کو بھی وہ ایک شارٹ پڑا مڈ وکٹ کی طرف اچھا آیا لیکن وہ با میں اسی کا ویٹ کر رہا تھا اسی لیہ کہ وہ اچھا پڑا اگر وہ اگے نیاز اگر مجھے لگتا ہے پرسوں یورک وور کر آ جاتی میں دو بار بچ گیا ایک ادنا نے ماری تھی اس میں بی میں بال بال بچا تھا اور آگے والی بال دو تین آ گئی میں اچھے سے اس کو جو چوکے والی نہیں مار پا کیونکہ
ہاں وہی وہی وہی میں کہہ رہا ہوں اسی کا مطلب ہوتا نا دیکھیے جب آپ جب آپ کسی ایک بال کا انتظار کرتے ہیں نا ہاں اب اسی وہی میں آپ کو یہی حساب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسان ہمیشہ جو اچھے میچ ہوتے ہیں نا جن میں انسان کو مطلب پرفک
وہ دیکے دیکھیے بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اور جب پتا یہ پربلم سٹرگل جب پہلے میں کرتا تھا میں سٹارٹنگ میں کرتا تھا جب میں سیٹ ہو جا ہوں نا میں نے تیس رن کی ہوتی ہے چالیس رن کی ہوتے ہے اس کے بعد اگر کہیں سے بال آتی ہے میں کھیل پاتا ہو تاومجھے جج ہوتی کیوں ریفلیکس تیز ہو گئے ہوتے ہیں میچ کھیلتے کھیلتے جب کویی یاد ہوگا پچھلے ماہ رمضان میں می تھا میں نے ادنان کو ایک شارٹ بال ایک گڈ لینگتھ بال پہ شارٹ آم چوکا مارا تھا آپ نے بولا تھا وہ بہت اچھا شارٹ تھا پک کیا تھا اچھے سے لیکن ایسا تھا کہ میں پیچ پے اچھے سے جم گیا تھا اور مجھے پرابلم نہیں تھی کہاں سے بال آئے گی میں کھیل سکتا تھا اس ٹائم پہ میں آ اپنی اسٹرینگھ پہ ہی کھیل رہا تھا لیکن آج جو ہوا کہ پرابلم یہ ہوئی کہ میں ویکنیس پے کھیلنے گیا تو اسی لیے گیم خراب ہو گئی میری بہت شارٹس پرس مس ہو گئے ورنہ اتنا پیچے میںچ
سے اصلی ہے وہی چیزیں جو اصلی ہے نا آپ کی گیم پہ کیا ہوا نہیں ہوا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پر ایک چیز ہوتا ہے کہ ہر چیز سے انسان کو ایک سیکھنے کا موقع ملتا ہے نا وہی چیز ہمیشہ سیکھ انسان ہونا چاہیے جیسے پارسو کا میں آپ کو بولوں گا میں نے آپ کو کیوں بول رہا تھا آپ کو دماغ کا استعمال کرو سوچوں کیوں کیوں میں نے آپ کو دیکھا کہ اب بہت ہی زیادہ مطلب ہارڈ جا رہی تھی بال
وہارڈ آپ کو اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ میرا بیٹری بہت اوپر سے آ رہا تھا نا
نہیں نہیں وہ چیز نہیں تھا وہ ہارڈ اس وجہ سے نہیں جا رہا تھا بیٹ لفٹ اوپر وہ فرق نہیں پڑتا آپ کو ہارڈ جاننوا ہارڈ اس سے میں آس سوچ رہا تھا کہ آپ ایک ایسی بال کو جس کو آپ آرام سے اپنے کلا وں کی یا بہت چیزوں کی وجہ سے جو چھو چوکا لگا سکتے ہو آپ اس کو اپنی طاقت کی وجہ سے شارٹ لگانے جا رہے تھے یہی بول رہا تھا میں آپ کو کہ مطلب جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ کو باہر آ رہی تھی بال آپ اس کو بھی سوئی پر کی طرف اپنی طاقت کی وجہ سے لگانا چاہتے تھے حالانکہ آپ اس وقت اچھے سے اس کریز پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ اس کو ہلکا سا اوپر اٹھا کے پوائنٹ کے اوپر سے بھی لگا سکتے تھے وہ آپ کا شارٹ نہیں ہے پر یہی چیز ہے جو آخر آ کری ساہوتا ہے نا اننگ کا ہر میں ہمیشہ ان میں وہ وہ چیزیں آتی ہے جو مطلب انسان سیکھنا چاہتا ہے کیوں میں آپ کو اپنی ایک اپنا ایک باقع اسی پے بتا توکا آپ کو پتا ہے میں یونیورسٹی جاتا تھا اس والے جو جہاں پہ جے کے پی ایل ہوا تھا نا اسی پہ میں کھیلنے جاتا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ میں اننگ کے جو آخری حسے میں اترا تو اس وقت جو ہے مطلب بہت سے اچھے جو گیند باز ہے وہ بالنگ کر رہے تھے تو کیا ہوا تھا کہ اس وقت اس وقت آپ کو پتا ہے کہ میرا جو کاٹ شاٹ ہے نا وہ نہیں لگتا ہے نا وہ نہیں لگ ٹھیک اب وہ بہت ہی تیز گیند کر رہے تھے اب میں نے کہا کہ اس کو تو میں لگا نہیں پاؤں گا اوپر سے آؤٹ فیٹ بھی بہت مطلب وہ تھی ختم تھی وہ تو نہیں اب میں نے سوچا کہ ہاں اس کو میں کوشش کروں گا اوپر سے ہی لگانے کی اس کو میں نے وہی کوشش کی وہ اوپر سے چلا گیا اور اسی کے پیس کی وجہ سے چوکا آ گیا ورنہ اگر میں اس کو بھی جاتا نا مطلب اوپر سے یا کچھ اور اپنی طاقت کی وجہ سے لگانے تو وہ وہ چیز نہیں جاتی دیکھیے یہی کچھ ہوتا ہے مطلب جیسے آپ کو پہلے بھی پتا ہوتا ہے کہ جو میری ڈرائو میں کتنی کمزور تھی ہاں بہت زیادہ کمزور تھی آپ کو پتا مجھے لگ مجھے ٹانگ پہ لگتے تھی ہاں بہت بہت زیادہ کمزور تھا نا اس حساب سے تو مطلب پھر آہستہ آہستہ وہ چیز کیسے آئی جب مطلب جو گیم ہے ان میں تھوڑا ایک بار آیا دو بار آئے تین بار آئے تو وہ چیز ہو گئی اب اسی میں ایک بار ایسی بھی آ جاتی ہے کہ جب آپ انسان کچھ سوچنے کی کوشش کرتا ہے دیکھیے آپ کو جیسے میں بولوں گا پرسوں نیاز مجھے پتا تھا کہ نیاز پیھے ڈالے گا نیاز کا ایک بات ہے نیاز کی ایک بات ہے اگر آپ نے دیکھی ہوگی جب بھی اس کو کچھ اچھا چیز کرنا ہوگا نا مطلب اوور بچانا پڑے گا وہ زیادہ تر کس کو گول لینڈ بال کو آؤٹ سائڈ آف ع کو ہاں وہ مارتا ہے اور اس میں چیز کرتا ہےایک والا وہ سلو بال ڈالتا ہے جو اوپر اٹھ جاتا ہے وہ دو چیزیں ڈالے گا اور وہ کچ نہیں ڈالے گا اس میں نہ وہ آپ کو ٹانگ پہ ڈالے گا نہ وہ آپ کچھ اب وہ بنانا آپ کو خود پڑے گا ٹھیک ہے نا یہی یہی بات ہے آپ کو
صحیح صحیح مجھے یاد تھا دیکھیے اس سے پہلے جب نیاز بالنگ کرنا ایا مجھے اب اس نے مڈ آف کو اندر بلایا مجھے پتا تھا وہ آہستہ مرنے والا ہے تھوڑا آگے ہی مارے گا وہ میں فگر آؤٹ کر پایا تھا جیسے میں اینڈ کے اوورس میں آیا نا تو میں نے بولا آپ کو کیوں میں پتا نہیں کیوں اگر میں اپنی طریقے سے کھیل لیتا اپنا سٹانس پکڑتا بیڈ لفٹ نارمل رکھ لیتا نہ نہ میں نے میں میں وہ چھوڑو نا وہ چھوڑو وہ نہیں میں سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کم سے کم رنزچھ آئے کیونک میں ڈاٹ ہو رہی تھی میں سوچ رہی تھی بیٹ کو کم سے کم سے کہابال آنی چاہیے اس کی وجہ سے میں جو بیٹ لفٹ اوپر کر رہا تھا اب وکٹ دیکھے آپ کو پتاہ ہے میں لگ سٹم سے باہر کھیلتا ہوں نا میں نے اس ٹائم پہ کام کیا میں جب میں سیٹ ہو جات ہوں پھر میں لیگسٹم کہ آگے چلا جاتا ہوں تاکہ وکٹ کور ہو جائے آپ میں کانفیڈنٹ ہوں میں پیڈ و والی گیند کو کھیل سکتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے وہاں سے کیا اب جو آف سائڈ کی بالیں ہے نیاز کی بال نا تھوڑی حرکت نہیں کر رہی تھی وہ آ رہی تھی باڈی کے
لیکن تھوڑا سا
باہر جا رہی تھی زیادہ باہر بھی نہیں تو مجھے روم نہیں مل رہا تھا اگر میں اپنی طری کسےکھیلتا میں اس کو گیپ میں تبدیل کر سکتا تھا لیکن کیونکہ میں وہ بیٹ لفٹ پرکر دیا ویسے تو میں پھر کنفیوز ہو رہا تھا اب مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ میرا کیونکہ میرا دھیان رہتا تھا کہ میرا بیٹ اوپر گیا اب نیچے لانا ہے کہ وہ
وہ بال سے دیان ہٹ جاتا تھا وہی نا یہی چیزیں ہوتی ہے نا دیکھیے ہمیشہ اچھا آپ کو جب میچ ہو تا ہے آپ اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ میرا پیر پڑا برابر نہیں پڑا برابر وہ اس پہ گیا یہ گیا جب آپ کی بیٹ پے بال لگی تو چاہے آپ کا پیر کہیں بھی گیا ہو آپ کو اس پے رنزملیں گے وہ چیزیں آپ ٹھیک کریں گے ہمیشہ پریکٹس میں نہ کہ میچ میں میچ میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی میچ میں جو ٹھیکئی چیزیں ہیں نا وہ استعمال ہوتی ہے میچ میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی میچ میں سیکھ تےہے البتہ میچ میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ٹھیک کب ہوتی یہ چیزیں افپک اس میں میچ میں جو یہ ٹھیک کی گئی چیز ہے یا غلط چیزیں اب جو بھی ہوتی آپ کے پاس اس کا استعمال ہوتا ہے یا تو آپ کو فائدہ دے گی یا تو تونقصان دے گی ہمیشہ ہمیشہ آپ کو اصل اصلی چیز فائدہ نہیں دے گی یہ ہمیشہ آپ کو اپنی غلطیاں نقصان نہیں دے گی کیونکہ کبھی جیسے آپ کا پیر مطلب شارٹ بال نہیں آتی آپ کو کبھی آپ کا ایسا سبھی شارٹ لگے گا شارٹ برابر لگ گیا
میں پرسو پریکٹس دیکھ رہا تھا اپنی تو اس میں بھی میں نے وہی کیا ایک دو بال آف سائڈ کی تھی وہ ٹاپ پج لگیئی ان کو ٹھیک ہے پھر آپ نے بولا آ سائڈ کی بھائی پل کیوں مار رہے ہو بول رہا تھا نہیں یہ ہے پل والی پھر ایک میں لگا پو پھر میں نے آف سائڈ بول رہا آف کھیلا سر آپ آپ نے سن رہا ہوں وہاں پر آ بول رہے تھے کہ ہاں دیکھا اس سے پہے اس کو پل مار کی گوشتہ تے تھے اج پرسوں میچ بھی ہوا دو والے شارٹ آئی آؤٹ سائڈ آٹ وہ پوائنٹ کے اوپر سے چلی جاتی ہے وہ چھکا بھی ہو سکتا تھا اتنا میں کانفیڈنٹ ہوں اپنے شوٹ پہ
میں کیا
آگر مارتا لیکن کیا ہے کہ میں پول کرنے گیا نا دو میں سمجھی سمجھ ٹائم ہی نہیں آیا مجھے میں سوچ نے پرا کہ اتنی تیز گئی با
رہی بات جب میں لیٹ ہو گیا ہےوہی میں آپ کو پرارسو بھی کہہ رہا تھا مید جو ہے نا مید کو دیکھیے وہ اپنی طاقت پہ کھیلتا ہے اگر وہ بھی نیچے سے اگر وہ مید گیپس نکالنے پے لگ جائے تو اس کو لگے گی وہ تو نہیں لگے گی نا کیونکہ وہ اس کا کام ہی نہیں ہے اپ اگر چھکے لگانے جیسےوہ آپ کام ہی نہیں
نہیں نہ
ہمیشہ ہر کوئی چیز اپنے کام جیسے میں بولوں گا میں اگر گیپ بھی نکالوں میں اگر چھکے پہ بھی جاؤں میرا دونوں کام ہے کیونکہ میں اسی جگہ پہ کھیلتا ہوں آپ کا جو کام ہے وہ آپ کا کام ہے ایک پورا مضبوط سے اس کو پکڑنا چھوڑنا نہیں ہے وہ آپ کا پورا مطلب آخر پہ آپ کا دیکھو ہر ہر ایک چیز ہے نا وہ آخر پے بدل جاتی ہے چلے ہمارا وقت اس سے کم ہوتا ہے آپ تیاری میں آپ کو پرچا دوں گا اور بیٹھے اللہ حافظ یہ جو کٹھی نی